السلام علیکم
السلام علیکم بھائی جان
ہلو
السلام علیکم بھائی جان
ہلو بھجان
السلام علیکم بھائی جان
السلام علیکم جی بھائی جان ٹھیک ہو
الحمد للہ آپ بڑھیا ہو بھائی جان
جی بڑھیا بڑھیا آپ کے گھر سبڑیک ہیں
الحمد للہ بھائی جان
ہاں
بولے کسٹافک پہ ہم بات کریں گے بھائی
اور بجن آج ہم کسی بزنس پہ بات کریں گے کس میں زیادہ مطلب مطلب ایک انسان آگے بڑھ سکتا ہے
اوکے بھائی یار
جی بھائی جان بزنس ایک اور آپ کو کوئی آئیڈیا وہ بزنس کون سا مطلب آج کل کہ ڈیٹ میںیمو آگے آگے پہنچ رہا ہے مطلب آگے آگے مطلب جا رہا ہے تو آپ کو اگر پتا ہوگا تو آپ بول سکتے ہو تھوڑا سا
بھائی جان پہلی بات تو بزنس کے ریلیٹڈ ہمیں پہلے تھوڑا بہت جاننا پڑے گا اس کے ریلیٹڈ ہمیں تھوڑا بہت پڑھنا پڑے گا بکاز اگر ہم پہلے ہی بزنس میں کودیں گے پھر اگر ہمیں اس کے ریلیٹڈ کچھ بھی پتہ نہ ہو تو اس میں لاس ہو سکتا ہے بھائی جان اسی لیے پہلے تو ہمیں اس میں لاس ہو سکتا ہے پہلے تو ہمیں سیکھنا ہے مطلب کہ بزنس بھائیجان آ رہ آواز
ہلو
ہلو
ہلو
ہلو ہلو
جی بائیان ہاں بولیے بلیے
میں بول رہا ہوں بھائی کہ اگر ہم ایسی ہی کسی بزنس میں پیسے ڈالیں گے تو اگر ہماری پاس اتنی نالج نہیں ہوگی تو لاس ہو سکتا ہے اسی لیے ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم اس بزنس کے ریلیٹڈ ہم
جی بھائی جناب ہاں ہاں میری بھی تھوڑی سی رائے لیجیے مطلب اگر ہم کوئی بندہ بزنس کر رہا ہے چلے آپ بزنس کر رہے ہو پہلے مطلب آپ کو تھوڑا سا آپ تو ایسی ہی نہیں مطلب ڈائریکٹ آپ بولو گے میں یہ والا بزنس کروں گا ڈائریکٹ آپ بزنس میں کچھاؤ کہ پہلے اس کے لیے مطلب آئیڈیا ہونا چاہیے پلان بنانا ہوتا ہے مطلب کہ ایک دوسرے جس جس کا بزنس آگے مطلب چلتا آ رہا ہوگا اس سے آپ مطلب بات چیت کریں گے کیا صحیح ہوگا کیا غلط ہوگا اور کیا میرے لیے مطلب میرے لیے فائدہ ہوگا تو آپ اییسی مطلب ویسے ہی مطلب وہ آئیڈیا آپ کو دے گا آپ کو سمجھائے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں دیکھو بھائی جان پہلے کوئی مطلب ایسی بڑا آدمی نہیں بن جاتا ہے پہلے اس چھوٹا بزنس اگر ہم ڈالیں گے مطلب ہم دو منٹ کی بات کریں تو ہم آپ ایک مطلب دکان ڈالو گے اگر سکول بڑا ایک سکول ہے آگے مطلب سکول کے آگے آپ مطلب بک اسٹور ڈالو کے ڈالو کے بھ جان
ہاں وائی جان
وہ بھی مطلب ایک بزنس کی وہ رستے پہ آتا ہے کیونکہ جب مطلب اسکول کی جو کتنے بچے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ پڑھتے وہاں پہ تو بہت سارے بچے ہوں گے نا بچن
ہاں بھائی جان
تو اس کے لیے ان کو اگر کسی کو کتاب چاہیے پین چاہیے پینسل چاہیے وہ کن سے لے گا
اسی دکان سے ہاں یہ بھی یہ یہ بات ہاں بھائی جان یہ بات بھی صحیح ہے اگر ہم بات کریں گے ہاں بھائی ہاں بھیا
جی بھائی جان تو میں نے آپ کو یہ بولا کہ وہی بزنس پھر آگے آگے اس کو مطلب جتنا وہ مطلب بزنس کی آگے آگے بڑھائے گا آگے بڑھے گا جیسے اس کی ریٹ مطلب اس جی بھائی جان اردو میں ہی بات کریں تو بہت اچھا رہتا ہے اس لیے اب اردو میں ہی بات کریں تو میں نے کہہ رہا تھا کہ آپ مطلب ایسے ہی بزنس آگے چل کے بڑا بڑے مطلب پیمانے پیمانے پہ پہنچ جاتا ہے
ہاں بھائیشان دیکھیے اگر ہم بات کریں گے مطلب کچھ لوگوں کے پاس ہوتا ہے پہلے سے بزنس مائنڈ اگر ہم بات کریں گے جو امبانی ہے امبانی کا بیٹا ہے اس نے اسٹارٹ کیا تھا بزنس اس نے لائے تھے بیلون لائے تھے دو دو روپ کے بیلن لائے تھے دس تو اس کے پاس نہ اچھا دماغ تھا بزنس کے ریلیٹ اس نے اس اس نے سوچا کہ ہوا تو فری ہے اس نے اس میں ہوا بھرا اور وہ دو روپے کا بیلون اس نے بھیجا دس روپے میں آٹھ روپئے کا اس کا منافع ہو گیا تو آٹھ آٹھ انٹو اگر ہم دس کریں گے وہ ہو گیا اسی روپئے کا اس کا ہو گیا منافع اسی لیے ہمیں پہلے نا نالج گینین کرنی ہے بزنس کو سمجھنا ہے پہلے ایسے ہی بنا دیکھے ہم پیسے انویسٹ نہیں کر سکتے بھائی پہلے ہمیں جاننا پہلے ہمیں جاننا ہے کیونک پہلے ہمیں جاننا ہے کہ کہس بزنس میں کیا ہوتا ہے کتنا منافع ہے کتنا مارجن رکھنا ہے ہمیں
اللہ ماشاء اللہ
تو پہلے ہمیں چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ سے انویسٹ کرنا ہے پھر جب پرافٹ بڑھ جائے گا تو پھر ہم ڈال سکتے ہیں بہت سارے پیسے
جی بھائی جان اور اگر آپ دیک ا اگر آپ دیکھا جائے تو ویسا مطلب آج کل کی جو سب سے اوپر بزنس مین آج کلٹ مطلب ٹرینڈنگ میں چل رہے ہیں ایک تو کمپنی ایک ہے جو گاڑیوں کی کمپنی ہے ایک تو ٹاٹا کمپنی آپ دیکھ دیکھ لو یہاں سے ان کے وہ مطلب اس ان کا اونر رتن ٹاٹا ہے جس نے مطلب اس نے کیا سوچ کے وہ مطلب بنایا ہوگا اس نے پہلے مطلب اس کا تھوڑی نا پہلے سے مطلب وہ تھا کہ میں پہلے سے ہی مطلب اوپر چڑھ جاؤں گا اس بزنس میں تھوڑا ٹائم لگ گا جو مطلب اس نے جتنا مطلب اس بعد میں مطلب بزنس میں جتنا مطلب آب صبر کرو گے اتنا ہی میٹھا فل آئے گاپ کو
وہی بھائی جان مطلب
ان کے آج سن سنو سنو بجن آ مطلب یہ دوسرا مطلب ہو جاتا ہے موٹیویٹ ہو جاتا ہے دوسرے بندے سے اس نے اگر کر لیا تو میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں
وہی تو بائی چان مطلب ہمیں انویسٹ کرنا ہے ایک ساتھ نہیں کرنا ہے ہم نے ہم نے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا ہے
اچھی بات کہی آپ نے اور تھوڑا سا مطلب اگر ہم د دیکھ لیا جائے ایک سائڈ سے آج کل ٹاٹا کمپنی کو ٹکر دینے والی مہندرا کمپنی ہے
ہاں بھائی جان
کیونکہ وہ مطلب ایک دوسرے کو مطلب ایک دوسرے کو یہی سمجھا مطلب اپنے آپ کو پرو کر رہے ہیں کہ میں ہی آگے بڑھوں وہ دوسرا بھی بول رہا ہے کہ میں ہی آگے بڑھوں گا اور ہوتا کیا ہوتا کیا اس میں اگر ٹاٹا والے مطلب اچھی گاڑی بناتے ہیں تو جو مہندرا والے وہ سوچے کہ یار اتنی اچھی گاڑی بنا لیں ہم اس سے اچھی کیوں نہیں بنا سکتے
ایسے ہی پھر مطلب بزنس آگے بڑھ جاتا ہے ان کاموں میں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ مطلب ایسی کمپٹیشن لگے کہ مجھے ہی آگے بڑھنا ہے مج جی آگے بڑھنا ہے اس لیے ہوتا کیا بھ جان بزنس میں پہلے کوئی آدمی بڑا نہیں بن جاتا ہے پہلے اسے تھوڑا سا مطلب چھوٹے چھوٹے سے اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے پھر اس سے مطلب اس سے بڑا پھر اسی نے مطلب جس اس بزنس کو وہ آگے بڑھائے گا اسی سے وہ بڑا آدمی بن جاتا ہے
وہی بھائی جان کی پہلے ہمیں سیکھنا ہے کہ کس بزنس میں کیا کرنا ہے اس کے ریلیٹڈ ہمیں بہت کچھ جاننا پڑے گا
جی جی بھائی جان
ہم انویسٹ کر سکتے ہیں دیکو اگر ہم ایسسی انویسٹ کریں گے اپر ر سے اگر ہم رہیں گے مڈل کلاس فیملی میں اگر ہم ایک لاکھ ڈالیں گے پھر لاس ہوا تو اس سے ہوگا پھر مسئلہ اس لیے ہمیں پہلے دیکھنا ہے کہاں پہ منافع ہوگا وہ یہ پہ ہمیں
جی ب ج اور ہوتا کیا مطلب میرے حساب سے اگر دیکھا جائے بزنس آج کل کشمیر اپ میں اپنی اپنی اسٹیٹ کی بات کروں گا کشمیر کی بات کروں گا یہاں پہ سب سے زیادہ بزنس سب سے زیادہ بزنس یہاں پہ آ چل رہا ہے مطلب ایک طریقے سے دیکھا جائے ایک تو آج کل کپ ڈرائی فروٹ کا چھوڑو بھائی جان وہ تو عام ہو گیا آج کل مطلب ٹرینڈ چل رہا ہے کہ کپڑوں کا بزنس آ جا رہا ہے کیونکہ ہر کوئی اپنے آپ کو اچھا دکھانے کی بہت کوشش کرتا ہے کیوں نہ کرے انسان خود کو اچھا بنانے میں کر رہا ہے وہ تھوڑی نا غلط کام ہے بھ جان
نہیں بائی چانس صحیح بول رہے ہو آپ ماشاء اللہ جزاکاک اللہ
جی بھجان تو اسی لیے میں بول رہا تھا کہ اگر ہم چھوٹا ہی بزنس کریں گے مطلب چھوٹا موٹا کہ ایک دکان ہی کھول لیں گے جس میں کپڑے ہو مطلب اور کچھ ہو جیسے آپ نے بولا ڈرائی فروٹ کات بہت بھی بہت ہی بڑیا آئیڈیا تھا وہ بھی آپ کا مگر اپنے حساب سے جو دیکھا جائے تو جتنا مطلب انسان مطلب کما سکتا ہے جس جتنا وہ بزنس میں لگا سکتا ہے وہ ا اتنا ہی بڑا بزنس کھڑا کر سکتا ہے
بھائی جان دیکھو اگر آپ کے پاس ایک لاکھ ہوگا نا تو آپ سوچ رہے ہوگے کہ ایک لاکھ سے میں کیا کر سکتا ہوں تو آپ ایک لاکھ میں ایک مشین لا سکتے ہو پرنٹر لا سکتے ہو اوپر سے پلین ٹی شرٹ اس کا اسٹاک لا سکتے ہو پھر وہ مطلب اگر آپ شرٹ آپ کو پڑے گی سو روپے کی اور آپ ایک پرنٹر لو گے اسی ہزار کا تو وہ سو روپے کی شرٹ اگر آپ پرنٹ کرو گی تو آپ کو آئے گا زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ سو آئے گا خرچ تو وہی ڈیڑھ سو والی شرٹ آپ بھیج سکتے ہو چار سو میں
وہی بجانا آج کل وہی ٹرینڈ ہو رہا ہے کیا اگر وہاں سے ایک دکاندار پرنٹیڈ شوٹی لائےقا وہ مطلب کتنے کا لائےقا مطلب اگر وہ پانچ سو کا وہاں سے لاتا ہے یہاں سے مطلب کتنا اپنی دکان سے وہ مطلب پھر ریٹ بدا دیتا ہے کیونکہ آج کل آپ دیکھا جائے کشمیر فر میں زیادہ ہو رہا ہے کہ اگر وہاں سے پانچ پانچ سو کی کوئی مطلب پرنٹیڈ شاٹ لائیں گے تو یہاں پہ وہ مطلب آٹھ سو نو سو میں کم سے کم وہ بکےی بک جائے گی
وہی تو مسئلہ ہے نا بھائی جان اگر ہم یہ بھی مطلب ایک لاکھ بھی بجٹ نہ ہو تو اس سے کم ہو تو ہم یہاں پہ کشمیر میں بہت ہی کریز ہو گیا ہے کرکٹ کا ہم کر سکتے کام ہم ایک بائی سائیکل لے سکتے ہیں دو تین ہزار کا اوپر سے ایک ٹوکری لیں گی اس اس میں ڈالیں گے مسالحہ ہم مالہ روٹی بھیچ سکتے ہیں بھائی جان
جی بھائی جان جی
مسالہ روٹی یا ہم تربوز ربوز بھی کاٹ کے ہم دے سکتے
جی بھائی جان جی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا آج سائیکل پہ گھوم تھے اس اسٹیڈیموں میں گھومتےے مطلب وہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت بار کہ وہ جو جو تھے نا روٹی والے وہ جو مسالے وہ تھے اس کے اندر
ہاں
وہ بھی آج کل کتنا بگ رہے اگر یہی مطلب اسٹیڈیم میں اتنی بھیڑ ہوتی ہے تاکہ کوئی مطلب اتنا
ٹورسٹ پلیس پہ ہم یہ بھی ڈالے سکتے ایک مکی کی روٹی سرسوں کا سگ وہ اس سے بھی بہت زیادہ منافع وہ ساگ تو ہم اپنی ہی
کر کے اھااک السلام علیکم
السلام علیکم